وعلیکم السلام آ کیا کی ہیں
بڑھیا سب کہہریی ہے آپ بتائیں کیسے ہیں سب
خیریت ہے اور
اور آپ آپ بھی ٹھیک ہیں گھر بھی سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ادھر سب ٹھیک ہے آپ ادھر کا بتائیے سب اوکے ہے ادھر
ہاں بس سب کے سب ایزی شاپنگ ہی لگے ہوئے ہیں سب کو عید پہ سب سے اچھے سے اچھا جوڑا عت ا سے زیاھہ کھانا چاہیے
بالکل بالکل یہ تو دیکھو مین ہے
ہ سب کے سب گھر کے اندر سب کی تیاریاں اتنے زوروں شوروں ہیں بس اللہ کا شکر ہے کہ عید کے لیے سب کے اچھے اچھے جوڑے بن جائیں اور ساری شاپنگ اچھے سے نمٹتا ہے
بالکل بالکل مارکیٹوں میں اتنا رش ہو رکھا ہے نا
بہت زیادہ
سچی میں اتنا رش اور ماشاء اللہ مارکیٹ اتنے ایوننگ میں جا گئی تھی میں تو کل تو دیکھا اتنا پیارا مطلب مارکیٹ اتنے اچھے سے ڈیکوریٹڈ ہو رکھا ہے دیکھ کے ایک الگ شکون سے سارا ہے
سچ میں میں خود دیکھ کے اتنی حیران رہ گئی تھی تو یہاں گئی تھی پرانی دللی کی طرف اور اتنا خوبصورت سجایا ہوا تھا انہوں نے اتنا خوبصورت سجایا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب رات میں دن نکلا ہوا ہے اتلیس سے تال و والی لڑیاں تھیں اتنی سندر سندر جھالنے لگ گائی بھی مطلب اپنے گھر کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس کی خوبصورت ملتی بھی نہیں ہے
تو میں رونق ہی لا رکھی ہے بالکل
ہ اتنا نیا نیا سامان آ رہا ہے آپ نے دیکھا مارکیٹ میں آپ ہی کے گھر پہ میں گئی تھی وہاں پہ باری نئے طریقے کے کچھ نئے ڈیزائن کے ان کی کٹلری ب بت خوبصورت تھی اور ان کے کپ کا ڈیزائن میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی میں نے کہا عید پہ سب آئیں گے میں بھی اسی طریقے کی پٹلری ل
ہاں ابھی نا دیکھو مارک کروکری کا سامان اور اتنا مطلب آپ دیکھ کے لگتا ہے ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں یہ بھی چاہیے اتنا ماشاء سچی میں اور پھر ہم تو اس دن کہہ رہے تھے نا میں تو کم سے کم تین چار وہ لے کے آئے تو میرے سر کے رہی تم ایک کام کرو پورا مارکٹ لے چو بای دوسرے کو تمہارے پاس جیسا سامان نہ ملے اگر تم نہ لے کے آاؤ گی تو سب لوگ خریدیں گے پھر تمہیں یہ تمہیں جیلشی ہوگی کس کے پاس یہ
میر شوہر بھی یہ کیا رہے تھے
میں نے کہ بات کیا ھیک کہ نہیں ہے بات ہے کہ کتنی اس میں خوبصورتی اور کتنی اچھے سے کلاکاری مطلب آپ سوچ رہے ٹرے ہوتی ہے نا یار اس کو مطلب ماشاء اللہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے سچی میں نو ورڈ اتنی پیار وائٹ سنگ مرمر جیسا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گولڈن کلر کا وہ کر رہا دیکھ کے ایک دم ایسا لگتا نہیں یہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے ہمارے گھر میں تو یہ ضرور ہونا چاہیے
میرے ہر میرے شوہر خود کہہ رہے تھے تم دوسروں کی خدمت کے لیے نا اتنے ہی خوبصورت خوبصورت برتن خرید تی ہوں اتنا سب کچھ کرتی کہ ل کہ تم ساری نا میری تنخواہ اسی میں اڑا دو گی میں نے کہا نئی نئی عید جو ہے میں نے کہا اسی لیے آتی ہے کہ ہم نئی نئی چیزیں خریدیں میں نے عید کا جوڑا بنوانے کے لیے اتنی مارکیٹیں تلاش کرنی اتنی مارکیٹیں تلاش کرنی ان نے تو تابا پہلے اے اللہ توبہ ہے تمہارے ساتھ تو شاپنگ پہ جانا
کہنی میں تو پھر لے کے ہی نہیں جاتی پتا یہ میں لے کے جاتا جیسے مجھے نہیں اچھا لگ رہا بھائی جان دوسرا دکھائیے تو جار نہیں اچھا لگ رہا تو کیوں لے لے ہم ایسے ہم دس پہ جائیں گے بیس پہ جائیں گے جب میں یہاں مطلب پڑس میں پاگل لگ رہا ہوں پیچھے پیچھے میںا نہیں پاگل نہیں اگر میں نے کہا اس چیز میں کوئی وہ نہیں ہوگی کمپرومائز نہیں ہوگا چاہو تو آپ گھر چلے جاؤ چاہو تو آپ کہیں بیٹھ جاؤ ہے نا کہیں گے جا جیسا تم چاہ رہی ہوں ایسا تو ملے گا نہیں میں نے کہا کیوں نہیں ملےا جیسا میں نے امیجن کیا وہ مارکیٹ میں ہی نہیں ہوگا ملے گا یہاں نہ ملے گا تھوڑا آگے بھی ملے گا جا کے پمیے ل نظر
میں میری شوہر بھی یہی کہتے کہ تھے تم اپنی امیجنییشن میں اتنی کر لیتی ہوں کہ ہاں مجھے اپنے لباس میں یہ بھی لگانا ہے وہ بھی لگانا ہے پھر اس بار تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ گئی تھی اس نے ماشاء اللہ میری بہت مدد کری اس نے مجھے کہا امی آپ جو ہے نا جس طریقے کا ہمیں مل رہا ہے ہم اسی کے اندر نا کانٹا چانٹی کر کے خود ہی اپنے آپ ٹھیک ہے جی تو میں نے نا مارکیٹ سے جا کر کے بہت خوبصورت خوبصورت سی لیسیں لی اور اس میں نا آج کل وہ ل کن بھی چلی گئی تھی کافی پیچھے لگ لکن لٹکانے کے لیے چاقو پہ لٹکن لٹکانے کے لیے اور آ کٹنگ والا زری والا رول والا ورک ہو رہا تھا تو وہ سب میں نے لا کر کے گھر پر خود کیا اس کو خود چپکایا آج کل وہ چپکانے والی کونتی بھی آئی گی ہیں کتنی کہ آپ کو نا سلنا نہیں پڑے گا کہ آپ نے بانڈ سے چ پا دیا
ہاں نہیں میری تو نہا آپا ہے تو وہ ٹھیک ہے ان کا وہ تو اپنا وہیں سے سب کرنا کر تو میں تو صرف میرا کام ہوتا ہے صرف کیا کہتے ہیں میں کپڑا لوں گی اور باقی کا لیسز وغیرہ سب میں اور مجھے نا زیادہ تر ش گ والا نا میرے کو پتا نہیں کیوں نہیں جمتا یار میرے کو لگتا ہے کہ مطلب اچھا ہونا چاہیے ایک ڈیزائنر والا ہے نا مطلب زیاد ایک دم مطلب کپڑے پہ شائننگ ایک دم جڑ کے نہیں ہونی چاہیے لمیٹیڈ ہونا چاہیے جیسے نیک پہ ہو گیا بجو پہ ہو گیا تھوڑا سا مطلب اس طریقے کا ہونا چاہیے تو میں تو ماشاء اللہ انہیں سے اپنا لباس وغیرہ تیار کرواتی ہوں اپنی آپا سے اب وہ ان کو اچھا خاصا سمجھ ہے ان کو کہ اس کو کس طریقے کا چاہیے تو نا مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرتی پھر تو میں اس چیز سے پڑی ہوں کہ مجھے
کپڑا بھی بہت مہنگا کر دیتی ہے آپ نے دیکھا نہیں یہ عید پہ پتہ ہے ہمارے یہاں پہ لوکل مارکیٹس کے اندر اتنا مہنگا سوٹ کر دیتے ہیں میںطل تو سوٹ خریدنے کے لیے پھر تو جان ہی نکل گئی میں نے کہا یار ہم اتنے مہنگا ایک جنے کا سوٹ پڑے گا تو گھر کے اندر کہ اور جو ہے جن کو لینا دینا ہے کرنا ہے میں ان سب کہاں سے کریں گے
یا پھر آپ دیکھو کپڑا تو آتا ہی ہے اب اس کو میں کہہ رہی ہوں چلو مان لو نارملی کپڑا لیا ہے ایمبوٹک والا جو میں نے اپنی آپ کے اس پہ دیکھا ہے انہوں نے لیا اس کی اسٹیچنگ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسٹرا جو بھی لگا رہا پ ج شپ ہے اس بھی کرا جا رہا ہے بلی کا بھی بل جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں نکلیں گی نا کپڑا بوٹیک پہ ریڈی ہو کے آ رہا ہے وہ وہاں سے سات آٹھ ہزار میں آ رہا ہے اور وہ اندر شاپ پہ آ رہا ہے تو وہ آپ کو دس سے نیچے نہیں ملے گا
نہیں نہیں بوٹیک والی جگہ کی بات نہیں ہے بٹ پااک ہے اپنے آش لوکل مارکیٹ میں گئی وہاں پہ کچا کپڑا تھا صرف خریدنے کے لیے جی میں نے کافی پسند کر تھی ہاں ک کوسم کپڑ مطلب کہ اگر آپنے کو
ہوں ہ
رن س کلر بسٹ آج
ہوں ہوں ہ
میں آپ کو ایک سے پہلے بتا دیا
ہاں مجھے تو درشن درشن میں مجھے تو سچی میں آسانی سے سو سوٹ پھاتے ہیں تو میرا تو یہاں پہ جہاں ہم رہتے ہیں ایک شاپ ہے بھائی جان بڑے مطلب ماشاء اللہ بڑے اچھے اچھے لباس وہ لے کے پا رہے ہوتے ہیں شوٹ فرسی سے سلوار وغیرہ تو میں تو ان کو پہلے ہی بول دیتی ہوں میں نے کہا بھیا عید پہ مجھے اسپیشل چاہیے اور سب سے الگ چاہیے
اچھا مجھے بھی ان کا نمبر د ب کیسےچے کپڑے اور ڈیزائنس کے اچے میںپ میں نے ایک بس پرس دوا ن بنوے کرتے ن میرے ب تیر میکھے بکل پرچی سلوار والے چ سنوانا تو میں نے نا اسٹوری چپ پ دو تین سوٹ سلوائی مطلب عید کا جوڑا الگ شیلے پہرنے کے لیے الگ اور تو پہن کے لیا لا میرے شوق ہے کہ ہاں ت سارے پیسے اپنے کپڑوں پ بڑانے ہیں
ہاں اور اچھا دیکھو پھر اس دن نا یہ دیکھناا ہم لوگ کپڑے چینج کریں گے ا ہم اچھے سے ہم بس ہمیں خوشی ہوتی ہے جلدی سے ریڈی ہونے کی اور جب ہمیں کچن میں جانا ہوتا
ہاں ہاں ہاں اچا عید کے لیے آ کوئی لچتاس سوچا ک تو اسنیکس کیا بناائے گے
ہاں پھر اریٹیشن ہونے لگتی پھر ہمیں لگتا ہے یار بس جلدی سے ختم کرو اور ہم اپنا لوور اور ٹی شرٹ پہ آ جائیں کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے یاد تو
نہیںی سکون نہیں ملتا نا ان کپڑوں میں اچھھی بھی یہ دکھنے میں تو اچھے لگتے ج لیکن ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے س فن کو سنبھالو
میرے شوہر کہتے اگر لائٹ ویٹ میں لو ہلکے ہلکے پہننے والے کپڑے تو تم ویسے ڈیلی میں بھی تو ویئر کر سکتی ہو میں نے کہ
نہیں نہیں سمجھ سکتے ت میرے م شاور بھی یہی کہتے ہیں کہتے کہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے لے کے اٹھا کے رکھتی ہووں کہ تبارہ پہنتی نہیں ہوں پتا نہیں کھا ستی
تو نہا بیٹا کہہ رہا تھا ما آپ کا پورا سامان آ گیا تو کہہ رہے نہیں ابھی تو جھمکے لائیں گی یہ چوڑیاں لائیں گی
ہاںپ چیا بھی اس بار کشمیری چمی ہو میں بڑا خ
بائی گڑ سرچی میں آپ انہیں دیکھنا مطلب لینا آپ اتنا ٹرینڈنگ رہا ہے انسٹا پہ دیکھنا اور وہ ریئل میں یہاں وہ کلر فل چوڑیاں آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کو مطلب لگا کے اتنا اچھا لگ رہا ہے ہاتھوں میں خود ہی ڈ کے دس پٹ تو ہم لوگ اپنے ہاتھوں کی خود ہی لے لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اتنے اچھے لگ رہے ہیں
مس اڈ میچ ہو رہا ہے کہ م کو د خود دیکھ کے حیران رہ گی کہ کشمیری چوڑیوں کو م نےے تو کشمیری گھے تو بہت سندر لگتے تھے پر اس بار جو ن ک میری چوڑیاں میں بہت اچھی لگ رہی ہیں کہ میرا تو من تھا کہ میں لے لوں پر میں نے لے لی
نہیں وہ آپ دیکھنا لینا اور بہت اچھی بھی لگیں گی جب آپ پہنو گی نا تو آپ کا خود کا ہی من کرے گا کہ میں دو چار ویڈیوز ایسے بناؤں گی دو چار ایسے
ہاں ہم اپنے اپنا اس پہ ورو کریں گے ہاں ہماری عید کی شاپنگ اتنی اچھی ہوئی ہے
بالکل ابھی تو میں تو اس چیز کو نا میں بول دیتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو کہتے کیا کرتی رہتی ہوں میں نے کہ ٹینسن میں لو تم کو نہیں دکھا رہے ہم کراتے ہم اپنی ویڈیوز اور ریلس کے لیے ریڈی ہو رہے ہے
ہم اپنے لیے ہم جو ہے نا ہم ساری کی ساری عورتیں جو ہے نا ہم اپنی عید کی شاپنگ اپنے لیے کرتے ہم تم لوگوں کے لیے نہیں کرتے
نہیں کرتے ب تو شامنے والے میں ہماری فرینس ہمارے ریلیٹوس وہ دیکے تو ان کو لگے تو صح رہااں انہوں نے کچھ اب کے ہٹ کے وئر کیا ہے تو کہہے یہ تو پھر وہ بات ہو گئی ہاں کہہ رہے یہ تو تم ہماری بہنوں کو جلانے والے کام کو کر رہی ہ میں نہیں کہا ہم نے تو نہیں ہاں
نہیں اللہ کرے سب سب کی ن سب کی عید بہت اچھے سے جائے آپ کی عید بھی بہت اچھے سے بنے اور جو جو نئی نئی شاپنگ کریں گے ہاں وہ سب شیئر کریں گےکے
تو ہمارے بھی ہیں بھائی ادھر یہ بتا
ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے ہی جی چلو ہاں ہاں بگو میں کہ تو کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبکید بہت اھا
بہت اچھی جائے عام سکون ہونا چاہیے سب کا
امی
ا اللہ حف